وعلیکم السلام بھائی ج
وعلیکم السلام بھائی جان
نہ بازی ن کانا نہ خا ل
ہاں بھائی ج کھاا کھ لیا آپ بتائے بھائی جان نےا آپ کھانا وانا کھا لیے
ہاں ہاں بھی کھانا کھا لی بت نا بھجن کیا کیا کھایا ہے کھانا
بھائی جان ہم تو کھائے ہیں دال چاول نیمبو کسی کا میٹ مرغا کا میٹ انڈا چاول انڈا بریانی یہی سب کھائے ہیں بھائی جان آپ بتائیں بھائی جان آپ کیا کیا کھائے ہیں ایسے
ہم کھائے ہیں دال چاول اور بھنڈی کا بھجیا اور پاپڑ کھائے ہم
اب تو بارہ لوجیج کھانا کھا اھا ہے نا بھ جان
سب سے زیادہ لذیت کان ن کایا آپ بھائی جان
ہ اور بتائیے نا بھائی جان اور آپ کا ماتا پتا ام ابوزان بھائی جان بہن جان سب کھیلےت
ہاں بھائی جان سب کھیڑیت آ کے ابو اور ممی جان سب کھیڑیےت
ہاں بھائی جان ہماری بھی امی ابو جان بھائی جان بہن جان سب کرہ رہی ہے
ہ اور آپ کے گھر پہ کون کون ہوتا ہے بھائی جان
بھائی جان میرے گھر پہ رہتا ہے امی جان رہتی ہے ا ابو جان رہتے ہیں بھائی جان رہتی ہے بہن جان رہتی ہے اور بتائے بھائی جان آپ کے گھر پہ کون کون رہتا ہے
ہاںار پ بھائی جان ابو جان ممی جان دادا جان اور ہم کوار میں ہم لگ اتنا ہی ہیں بھائی جان
ہاں ریکارڈ
اور بتے نا بھائی جان آپ کو کھانا بنانے آتا ہے
ہاں بھائی جان
ا ہ
ہیلو
آپ کو ہ
ہیلو
ہیلو
آواز نہیں آ رہا تھا بھائی ج کٹ کٹ کے آ رہا تھا
آپ کو آتا ہے بھائی جان کھانا وانا بنانے
ہاں بھائی ج ن ہم کوتاتے آ کوو بنا تھا ہے
ہاں بھائی جان بولے نہیں آتا ہے آپ کو مطلب ایسے کیا کیا بنا لیتے ہیں بھ جان
ہم بناتے ہیں دال چاول س بھجیا بھنڈی کی بھجیا کریلا کی بجیا آلو کی بھجیا اور کوبھی کے بڑی کے جگنی کا گھیوورا کا کٹہل کا اور مچھرا کھانا بنا دیتے ہے بھائی جان مچھلی بخوسی کا میٹ بکا کا میٹ مرغا کا میٹ بریانی اور پورے سبزی بناال بھائی ج سے وہی بنا لیتے ہیں
نفت وبرہ لذیذ لذیذ کھانا بنا لیتے ہیں بھائی ہم بھی بنا لیتے ہیں ایسے دال چاول بھنڈی پاپڑ تلوڑی آلو کا چاپ بنا لیتے ہیں پیاز کا چاپ بنا لیتے ہیں اور دال بنا لیتے ہیں اور روٹی بنا لیتے ہیں چکن بنا لیتے ہیں اور مٹن بنا لیتے ہیں انڈا بنا لیتے ہیں اور بنا لیتے بوڑی کا سبزی بھنڈی کا سبزی آم کبھی کبھی کھا لیتے ہیں آم روٹی بھائی جان بڑا لذیذ لگتا ہے یہ سب کھانے آجن
چلیے بہت لجت کھانا بنا ت بجے ن آپ
ہاں بائی ج ن م لو جیز کھانا بناتے ہیں
ہ ت ن بج برتن مج نتا
بھائی جان میرے کو تو برتن مج نہیں آتا ہے آپ کو آتا ہے بھائی جان برتن مجے
ہاں بھ ج نم کوتا آتا بتا سمجج میں
کون کون سا برتن مج لیتے ہیں بھائی جان آپ
کلچھول اور وہ جیا م ہیں بھائی جان اور آپ
بائی جان ہاں بھی موج لیتے ہیں تاسلا کڑھائی چھپا ہڑیا برتن یہی سب ہم بھی موج لیتے ہیں بھائی جن
ہوں
ہ آپ بتائی نا بھائی جانا آپ کو موٹر سائیکل آتا ہے چلانے
ہاں بھائی جان آپ کو تو موٹر سائیکل چلانے آتا ہے آپ کو آتا ہے
ہاں بھائی میرے کو بھی آ جاتا ہے ایسے کون کون سا آپ موٹر سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں بھائی جان
مد کرتے اسپڈرر پلسراچن
بھائی جان ہم پسند کرتے ہیں اسپلینڈرچف ڈی اور م تو نہ ہی ہے میرے پاس بھائی جان ن ای سا پاچی ہانکنا پسند کرتے ہیں تو اس میں سے اسپلینڈر تو ڈیلی ہکتے ہیں بھائی جان ایچ ایف ڈیس بھی ہگ لیتے ہے لیکن اور باقی سب ملتا نہیں کبھی کبھی مل جاتا ہے کسی کسی کا دوست لوگوں کا ہوتا ہے نا بھائی جان ان لوگوں سے مانگ لیتے ہیں تو وہ لوگ دے دیتے ہیں چلانے کے لیے
ہ چلیے بہت اچھی بات ہے بھائی
اور بت نا بھائی ج نا آپ کے دوست توست دیتے ہیں کہ نہیں موٹر سائیکل چلانے
ہاں دیتا ہے نا سب بھروسہ کرتا ہے اچھات سے ہمارے پاس
ہوں
آپ کو دیتا ہے کہ نہیں بھ جان
ہاں بھائی جان بولے نا ایسے دوست وست کا کبھی کبھی مل جاتا ہے کہاں کے لیےتے بھای جن بہت اچھا سے ہ لے
ہاں بھا جان اب کس کیسے میں پڑتے ہیں
بھائی جان ہم تو نوویں ککھا میں پڑھتے آپ بتیں بھائی جان آپ کون سی ککسا میں پڑھتے ہیں
ہم بھی دسویں کھکسا میں پڑھتا بھائیے
ایسے بھ جان آپ کے ادھر کھیتی وتی کیسی چل رہی ہے بھ جان
ہمارے یہاں تو بہت ایسی چل رہی ہے بھائی جان آپ کے یہاں کیسیے چل رہی ہےکہ
بھائی جن ہمارے یہاں بھی بڑی اچھی چل رہی ہے کھیتی ایسے کتنا روپیہ کھیت جوت رہا ہے بھائی جان آپ کے ادھر
ہمارے یہاں کھیت جوترا ہے بھا جن تین سو روپے کاٹھا اور آپ کے یہاں بھ
بھائی جانی ہمارے یہاں تو پانچ سو روپے کاٹا جٹتا ہے بہت مہنگا جٹتا ہے
ہوں چلیے بہت اچھی بھجن اور بتا یے بھجن کھیت میں پانی پٹے گیا
ہاں بھائی جان ہمارے کھیت میں تو پانی وانی پٹ گیا آپ کے بتایا بھائی جن کیا
بھائی جان بیا ہوا تو چھٹائیے گیا ہوگ نا بھائی جان
ہوں بھائی جان بیا ب سب ٹھیک ٹھاک ہے بیا دیا ہے اڑھائی سو روپ چھو سو روپیہ دیا ہے یہ پانچ کٹھا کے لیے
ہوں چلیے بت سی بات بے
کتنا روپے دیے ہے بائی جن
ہمارے یہاں ابو جان جاتے ہے لنے کے لیے
نہیںرے بھائی جان آپ کو کچھ بولنا اچھا آپ پو جن جاتے ہیں ہ اور بتائیے نا بھائی جن کت اتنا دور ہے مطلب لے لے آنے جاتے ہے کھیت کھاد ہو تو
ہم پانچ کلو کلو میٹر دور کبھی کبھی چوک چوک پ نہیں ملتا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی یہ نہیں تو بات ہے جانا پڑتا ہے بلیک میں خریدنے جانا پڑتا ہے لوکل میں نا ہوں اور بتا نا سننے میں آیا ہے کہ آپ کا آم کا بغیچہ ہے
ہاں بھائی جان آم کا بغیچہتے نا بھا جن آپ کام کاتا ابھی آمم کھائے گی بھائیان
ہوں بھ جان کھائے نا دال مالدوبو جاردہ بیجو آپ بتائ بھائی جان آپ کون کون سا آم کھائے ہیں
ہ بہت لازآم کھا ے بھائی جن جناب
ہاں بھ جان بول لو جیجے آ ہم کھاتے اور آپ بتیں نا بھائی جان آ مطلب کون کون سا آم کھائے ہیں
زردہ کشنھگ مالدہ بیجک اور کٹل کا پیڑ ہے جلیبی جلیبی تو خائیں گا ج
جی بھائی جنب کیں باولوجی کے لگتا ہے لال رہتا ہے
پتا ہے تبھی مطلب تھوڑاھل لگے نا چھوٹا چھوٹا لگتا چھیے کا
کیا بھان
اٹٹو ہتیٹ
ہاں ہاں بھائی جلیبی جی م ہ جلیبی نہیں کاتاے مٹھائی صی م مڑا ہوتا ہے نا وہی سے کا نام ہے جلیبی ہو گیا
ہاں ا بجن آ کے م ک کم پیسہ
بھائی جان ہمارے یہاں تو بہت زیادہ گھام پ رہا ہے بھائی جان آپ کو کیا بت ہے اتنا گام پ رہا ہے دورا پر نکلنا مشکل کر دے رہا ہے یہ گ بھائی جان ہم تو یہ گرمی کے موسم گرمی کے موسم میں ہم ک سمجھتے ہیں خراب ہے کہلاتا ہے پا نہیں لیکن اس کو بھی آنا ضروری ہے بھائی یہین بہت جگہ پہ ایے کھیتی باڑی نہیں چلتی ج کچھ کچھ نہیں ہوتا ہے تبھی آتا ہے نہیں تو ایسے تھوڑی نہ آتا نا بھائی جان رسیا میں ہے بھائی جان رشیا میں جائیے گا نا آپ تو ادھر پہ گرمی کا نامن انسان نہیں رہے گا کبھی بھی خالی ٹھنڈ پڑتی ہے بھائی جن ادھر ہاں
ا ت ن بچن آپ کہ ج سر لگاائیک نہیں
ائی تو امیزان لگائی آپ کی امیزان لگائیے بھائی جان
ہمارے بھی امی جان لگائی آپ کے ممی جان کون کون سا اچار لگائے گ بھائی جان
بھائی جان میری امی جان تو لگائیے آوولے کاا نیمبو کا کٹہل کاا اور بیجو کا کسی بولے ہیں بھائی جان پھر سے بولیے گا
آپ کی آپ کے مامی کون کون سا اچار لگائے گا
ہماری امی نے لگائی ہے اور لے کاا کٹہل کا نیمبو کا مرچی کا اور کیا بولتے ہیں نا آم کا گول کا آم کا لگائیے یہی سب آم کا چار لگائیے بت سوادشٹ اچار لگائی ہے بھائی جان ہماری امی جان اور بتائے نا بھائیین کوئی گھومنے ونے کا سوچے ہے کہ نہیں
ہاں سوچے گھر پر ہوتے سب بڑ ہو گا آپ کویں جا رہے ہیں گا گھومنے وس
ہوں چل رہے ہیں ہم چلیے گا
کہاں جا رہے ہیں ایسے بھیا
ہاں تہاری واٹر پارک گھومنے بھائی جان
ہ
ہوں ی رہے ہے اور سے چلیے گا آب
ہاں ضرور چلیں گے بہت گرمی لگ رہی ہے آج ہ تین بائی جان
کیا بھائی جان
ہیلو
ہاں بولیے نا بھائی جان
کہ آواز نہیں آ رہی تھی بھائی
ارے بھائی جان تھوڑا وہگ ہی لگ رہا تھا نا بھائی جان اسی لیے ہاں ب بھائی جان
اور بتائیے نا بھجن آپ کے گھر میں اے سی یا فریج کولر ہے کہ نہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر میں ہے نا اے سی ہے کولر ہے فریج ہے پنکھا ہے یہی سب چیز ہے بھ جان اور آپ بتائیں نا بھائی جان آپ کے گھر میں
ہاں ہمے آ جائے پنکھا ہے ایک فری ج بس
ہ ب اور کولر نہیں اکا بائی جان
ہے نا چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے یہاں کال کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جناب سے سے بات کر کے بہت اچھا لگا کبھی اور سمے ملے گا تو آپ سے بات کریں گے اپنی امی ابو جین کو میری طرف سے اللہ حافظ بول گے
ٹھ ہے بھ جی
ٹھیک ہے بھائی جان
اللہ حافظ جس ب گ